ہلو ولکم
وعلیکم السلام کیسے ہو
اچھی ہوں آپ کیسے ہو
بس سب خیریت سے
امی ابو سب ٹھیک ہیں
ہاں سب ٹھیک ہے چلو آج ہم مہنگائی کے اوپر بات کرتے ہیں
ہوں
ہاں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اپنے جو وورتمان سمے ہے وہاں پر مہنگائی جو ہے وہ دن پرتی دن بڑھتی جا رہی ہے جس سے کہ لوگوں کی جو آج آجیوکا ہے وہ دن پرتی دن پرباوت ہو رہی ہے پہلے رپ بہت تھوڑی ہی پیسوں میں بہت کچھ آ جاتا تھا پرتو آج کے
اب بہت پیسوں میں ا بھی کچھ نہیں آتا ہے
ہاں وہی تو ہاں آپ نے صحی فرمایا ہے اس میں کوئی دہورائی نہیں ہے کیوںکہ اب کو اس چیز سے رابطہ ہوا کیوںک جب چیزوں کی بہت مہنگائی ہو جاتی ہے تو لوگوں کو کمانے کے لیے گھروں سے باہر نکلنا پڑتا ہے ویسے آپ ک اس مہنگائی کے بارے میں کیا ماننا ہے
یہ تو بات ہےی جب گھر کا خرچ چلانا پڑتا ہے اور ضرورتیں پوری کرنی پڑتی ہے تو کام کرنے تو جانا ہی پڑتا ہے کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا اور مہنگ ہی ہے مہنگائیاں ابھی ہماری وجہ سے بڑھ رہی ہیں اس میں کچھ کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی اور بڑھا رہا ہے ہم لوگ ہی بڑھا رہے ہیں مہنگائی کو
ہاں ہاں بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہی ہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے دو رہ ہے کیونکہ رتمان سمے میں آپ نے دیکھا ہوا جو سرار ہے مہنگائی کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا رہی ہیں اور سرکار ہم نے دیکا کہ پہلے پیٹرول جو ڈیزل تھا وہ کافی مہنگا تھا پھر بعد میں آپ نے دیکھا ہوا کہ وہ س تا ہوا پھر اس پھر مہنگا ہو گیا آج برتمان سمے میں پیٹرول ڈیزل کی استھتی یہ ہے کہ وہ ایک سے دس روپئے لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے اور لگ بھگ سو کے روپئے لیٹر ڈیزل ہو گیا ہے تو مہنگائی سے کیا ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ پرباوت کرتی ہے جس سے کہ لوگوں کی آجیوکا پرباوت ہوتی ہے
لوگ اپنی آجیون کی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے اور جو مہنگائی ہوئی جب سے ہوئی ہے جب سے لاک ڈاؤن لگا ہے پہلے اتنی مہنگائی نہیں تھی لاک ڈاؤن کے بعد ہی منگائی ہو گئی ہے
ہاں بالکل بالکل لوگوں کو اس لیے اپنے گھر کی جو ضرورت کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کی پورتی کے لی ہیں لووں کو باہر شہروں میں کمانے کے لیے نکلنا پڑتا پہلے کیا تھا ایک آدمی جب کارگر تھا اس سے گھر کا خرچہ چل جاتا پرنتو آج دیکیں تو ل گن میں دو یا تین سدسیہ ہوں گے تبھی گھر کا خرچہ چل پاتا جس سے باہر بھی نکلنا پڑتا ہے شیروں کا
پھر بھی پورا دن چل پاتا ہے بچے پڑھانا بچوں کی ٹیوشن فیس کر کے خرچے کپڑے چپل بہت جتنا اتنا خرچا ہو گیا ہے کہ کچھ پوچھ تو مت مہینے کے گھر میں ایک لاکھ روپئے پہ تو خرچ ہو ہی جاتے ہیں
ہاں وہی تو وہی تو آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کیونکہ لوگوں کو اپنی جی ڈیلی کرنی پڑتی ہے اس کے لیے جو اسکول کی فیس ہے اور اسکول کی فیس ہونے کے با باوجود بھی دیکھا ہوا کہ لوگ گھر پر آ کر ٹیوشن بھی لگاتے ہیں ٹیوشن لگاتے ہیں
ہاں اسکول کی فیس ٹیوشن اور پھر جو آن لائن ایپ لیتے ہیں ان میں بھی فیس سبمٹ کرنی پڑتی ہے اور پھر فون کا ریچارج یہ گھر میںچ ہمارے گھر میں پانچ فون ہے اور پانچوں میں ریچارج ہوتا ہے تین سو پینسٹھ کا تو ایک مہینے کے دو ڈھائی ہزار روپے تو ریچارج میں چلے جاتے ہیں
ہاں بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں ریچارج ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ جیسے کہ آن لائن کی فیس ہوتی ہے ریچارج کی فیس ہوتی ہے کسی پرک کی آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کوئی بھی نیوز پیپر پڑھتے ہیں لسن کرتی ہیں کو تو اس کے ہی بھی فیس لگتی ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہو کہ آج کل جو خرچہ ہے ایک آر او واٹر کا بھی بڑھ گیا ہے کیونکہ مہینے کے آر او پانی پینے کے لیے بھی لانا پڑتا باہر سے پہلے
آر او پانی آر او کا پانی لانا پڑتا ہوتا ہے اور گیس گیس بھی تو کتنی مہنگی ہو گئی ہے پہلے تو بند ہی ہو گئی تھی اٹھارہ سو دو ہزار روپئے کی بڑ رہی تھی کچھ دنوں پہلے اب تھوڑا نیچے ہوا ہے اس کا پیسا بننا بہت کچھ وہ ہو گیا تھا مل بھی نہیں رہے تھے
جیسے کہ ہم نے دیکا تھاے لگ بگ دو ہزار چودہ سے پہلے دیکا تھا کہ ہمارے جو سمے تھا ہم نے دیکھا تو جو گیس سلینڈر جو ایل پی جی گیس سلینڈر تھا وہ لگ بھگ چار سے یا چھ س کی رینج کے بیچ میں آ جاتا تھا جس سے
آ جاتا تھا اب تو گیارہ سو سو بارہ سو پندرہ سو ایسی ہوگئے ہے
ہاں ہاں تو وہی تو آپ دیکھیں تو یہ لگ بھگ دو گنا یا لگ بھگ ڈھائی گنے کا فرق آ گیا ہے کیونکہ یہ سب مہنگاائی ہے اور میں کہتا ہوں کہ مس مہنگائی کو سرار کو سمے رہتی یہ دھیان دینا چاہیے جس سے لوگوں کو اپنی جیبوں پر زیادہ ڈیلی کرنی نہ پڑے
جنتا یہ بولتی ہے کہ سرکار ہمارے لیے یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے اور جنتا کو یہ نہیں پتا کہ پہلے سرار ہم سے لے رہی ہے مہنگائی بڑھا کے وہی تو ہم سے پیسیے لے رہی ہے ٹیکس بڑھا رہی ہے ہر چیز پہ پہلے ہمیں جنتا جنتا سے لے رہی ہے پھر انہیں دے رہی ہے قستط کرید کی کستط آتی ہے دو دو ہزار روپے یہ سرکار اپنی طرف سے دیتی ہے انہیں پہلے ہم سے لیتی ہیں پہلے ہم سے لیتی ہے پھر ہمیں دیتی ہے
ہوں یہی تو وہ ہے کیونکہ لوگوں میں کیا ہے کہ ابھی اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگوں میں جو جاگروکتا ہے اس کا جو اباؤ ہے کیونکہ لووں کو یہ پتا نہیں ہے کہ سرک کسی نہ کسی اپرتچ روپ سے رابطہ کر لیتی ہے اور لوگوں کو کو اس چیز کا معامولات نہیں ہوتا ہے نا کیونکہ لوگ یہ کیا ہے کہ ایک اندھا وشواس کر لیتے ہیں اور ہم نے دیکھا یہ چیز کافی کافی مطلب ہمارے ساج جو وہ کافی انبڑھ سمج رہ گ ہوتا ہے کیوںکہ ایک بہت بڑا ورگ جو ہے ب اچھا سے ونچت رہا ہے اپنا ان لوگوں کو جیسے سمجھایا جاتا ہے اب ویسے ہی مان لیتے ہیں
پہلے تو پڑھائی کرنا اتنا ٹف تھا اب تو اتنے کچھ ہو گیا ہے گوگل چیٹ جی پی ٹی یوٹیوب وغیرہ آن لائن کلاسز پھر بھی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے بہت زیادہ اور اتنا کچھ ہونے کے بع بھی کوئی نوکری سے لگ رہا ہے اتنی پڑھائی کرنے کے بعد بھی کوئی رہ جاتا ہے کوئی لگ جاتا ہے
وہئی تو اب آپ اپنے دیکھ لیجے آپ اکیلی ہی رہتی ہیں کمرہ پر یا گھر والوں کے ساتھ میں
میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتی ہوں گھر پر اپنے
ہاں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنے گھر پر کتنا کتنا وہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے گھر والے کمانے کے لیے
ہمارے گھر پہ تو بہت خرچہ ہوتا ہے ہزار روپئے دو دن نہیں چلتے ہمارے گھر پہ تو
ہاں تو وہئی تو
میرے تین بھائی ہیں ایک بڑا بھائی ہے اس سے چھوٹی میں ہوں پھر دو مجھ سے چھوٹے بھائی ہیں تو ان کے لیے تس سائیکل ڈسک بکس لائبریری کا خرچہ فون ریچارج اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے یہ لگتا ہے کہ کتنا کتنے پیسے کما رہے ہیں اور پھر ایک ایک بھی پیسہ ہاتھ میں نہیں ہے
بالکل بالکل اس میں کہ نہیں آپ کے پتا جی بھی ہوں گے
پا پا بھیا ایک بڑا بھائی اور پاپا دونوں دکانوں پہ کام کرے تھے ہماری دکان ہے آگرام ہے وہیں پہ کام کرتے ہیں تو وہیں سے ہاں مڑی وال مڑی جیسا
اچھا وہ دکان کس چیز کی ہے
ہماری ٹینکوں کے فرمیں ہوتی ہیں نا
ہاں ہاں
ان کی دکان ہے ہماری تین ہماری دکان ہے تین ہماری جگہ ہے وہاں پہ آگرہ بس اس پہ روڈ پر وہیں پہ ہماری دکانیں بن رہی ہیں
بالکل بالکل آپ کے پاس تو یہ ہے دیکھو کہ زمین ہے تو آپ ا اس میں کچھ بچا بھی لے رہی ہوں گی پ لےیکن کچھ لوگ کیا کر دیں گے آپ نے دیکھا ہو زمین جو ہوتی ہے ہائر کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں اس کا کرایہ دیتے ہیں پھر اس کے بعد میں جو کچھ پروفٹ ہوتا ہے تو اس سے ہی اپنے گھر کا گزارا کرتے ہیں
نہیں ہمارے یہاں تو گاؤں میں بھی بہت زمین ہے بیس پچیس بییھہ یہاں پہ ہے پھر پاپا وہاں سے شروع سے کام کرتے ہیں نا تو وہاں پہ بھی زمین خرید لی ہے ہم نے تو و ایسا تو کچھ نہیں ہے پرنب خرچا بہت ہے اتنا دینا پڑتا ہے سب کو کام کرتے ہیں ان کو گھر کو ابھی پاپا کو نہا جائے ہوئے بیس دن ہوئے ہیں یہاں سے گھر سے بیس دن میں نو ہزار روپئے آ گئے گھر کے خرچے کے لیے
جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ ابھی واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے ایسے واٹسپ اور پیسے آتے ہیں واٹس ایپ ہیک ہونے سے پیسے تو کبھی نہیں آتے بس آپ پر نگرانی رکھی جاتی ہے اس سے
ارے نہیں جو گیم ہوتا ہے نا میرے بھائی وغیرہ کھیلتے ہیں گیم تو ان میں سے کر لیتی ہے تین دن کے لیے تو ویسے تین سو ساڑھے تین سو روپے آ ہیں آپ
اچھا یہ جو آپ کہ بھائی کا فون آیا تھا سوربھ جو ہے وہ مطلب اب سے چھوٹا تھا اس لیے
نہیں مجھ سے چھوٹا نہیں ہے یہ یہ سوربھ ہے نا یہ میری تائی کا لڑکا ہے تو اس نے میرا فون ایک کیا ہے کیونکہ وہ گیم کھیلتا رہتا ہے تو میرے یہ واٹسپ دو نمبروں سے بن رہے ہیں تو اس لیے اس نے میرا فون ہ کیا ہے سب کوئی دقت نہیں ہے
وہ یہاں وہ میرے سے بول رہا تھا بھائی یہ کوال کر رہا میں ہاں ہاں دیکھ لینا اور اپنے حساب سے میں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں باقی تیری مرضی کیک آ تھا پیرے سے
ایسے ہے پتا نہیں ہوتا ہے تو ایسے ہی بولتے ہیں
ہاں میں نے کہ ایسا تو کچھ نہیں یار ایک سمجھ کا فرق ہوتا ہے تو بس میں آپ کو میں نے یہاں پہ ہی بھی دیکا تھا اور میں آپ کو دیکھ رہا تھا آپ گروپ میں بھی بات کر رہی تھی کہ کوئی فری ہے کیا جب کیا آپ نے میرے لیے کال بھی نہیں کی
ارے میں نے آپ کے لیے دیکھو کیسا ہو رہا ہے جب میں آپ کے لیے وہ کر رہی ہوں نا میں تب آپ ریپلائی نہیں دے رہے ہو جب میں پ کسی اور کے بھی کر رہی ہوں تب آپ رپلائی دے رہے ہو تو میں اس میں کیا کر رہا ہوں
سب سے بڑی چیز تو میں نے اپنے جو واٹسپ ہے تو میں اپنے نوٹیفیکیشنوں کے جو آف کر رکھے کیونکہ کیا ہے کہ اس میں کیا ہے کہ کبھی کلام کوچیں گے کب ات کوچیں گے ٹن ٹن ٹن میسج آتے ہی رہتے تھے
ایسے میں نے کر لیا ہے میرے فون میں میری اسکن پہ ہے نا جو میسج وغیرہ آتے ہیں وہ سیو نہیں ہوتے ڈائریکٹ ہمیں اس ایپ میں جانا پڑتا ہے تب دیکھتے ہیں
ویسے آپ کے فون کو کوئی لیتا تو نہیں ہے
نہیں میرے فون تو میرے پاس ہی رہتا ہے کوئی نہیں رہ لیتی ہیں کچھ ناٹک وغیرہ دیکھنے کے لیے
ہوں آپ کا جب میں سے کال کرنی ہو تو آپ میری میرا میسج کر دیا کرنا کر دیا کرو میں آپ کو کال کر لوں گا
ہاں اب میں نے اب تو کال لگ رہی ہے میرے اس سے اس کی وہ مجھ سے بول رہی تھی کہ میرے انور آ رہا ہے انور آ رہا ہے پر میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں نہیں ہوں کنٹر میں نے ابھی جوائن کیا ہے مجھے کچھ پتا نہیں ہے اس کے بارے میں اس لیے میں بول رہی
ئی نا
ہاں توی اور یہ ایک اور ہے نا جو ایسے کال لگا رہے ہیں تو اس میں سبمٹ کرنا آ رہا ہے تو سبمٹ کرنے کرتے ہیں
اب یہ کال آپ نے میرے لیے کی ہے تو اس میں میں کچھ نہیں کروں گا آپ کروں گ میں اس میں جیسے یہ کال کٹے گ نا تو اس میں ایک سبمٹ کا آپشن آئے گا اس سے سبمٹ کر کر دینا تبھی آپ کی کال چیک ہوگی بس اور کو کچھ نہیں کرنا صرف سبمٹ پہ کرنا ہے جس سے آپ کا ایک ٹسک اور بڑھ جائے گا جو ارے کلر کی جو لائن چل رہی ہے وہ آگے بڑھ جائے گی
ہاں ہاں ایسے بڑی ہے ابھی اب میں نے میرے پاس پانچ کال تھی نا تو میں نے ایک کر لی تو اب چار رہ گئی ہیں
ہاں
ہوں میں نے سبمٹ میں نے سبمٹ کیا تو وہ اورینج سے کلر کا کچھ ہو گیا تھا اس پہ
ہاں بالکل بالکل ویسے آپ ہیں کہاں سے راستھان میں
میں راجستھان میں دھولپور سے ہوں
س
کیا ہویا
وہاں تو کچھ ہی نہیں ہے وہ دولپور سے کا میں بھی آؤ کا پڑوسی میں بڑپڑ سے ہوں
اور ویسے میں دھولپور میں رہیا ہوں میں لگ بھگ دس سال
اچھا یہ ہوگئے میں تودولپور س
کو بتاؤں میں ایک ایک چیز جانتا ہوں میں را کھڑا بائی پاس میں نےیکھا ہے گلاب باغ میں نے دیکھا ہے مچکنڈ میں نے دیکھا ہے سرگہ میں جو سرد میلا لگتا سرد موسب بو میں نے دیکھا ہے
ج
پپو جاٹ کا جو ریسٹورینٹ ہے وہ میں نے دیکھا ہ و کنگ کا وہ ریسٹورینٹ میں نے دیکھا ہے
وہ تو فیمس ہے پپو جاٹ کڑاوا تو
تو پھر وہی تو ب تو میں لینگویج سے ہیمجھاتا ہوں ا آپ مجھے کو نہیں بات دیتے کہ جللہ تو میرے کو بتا ہے کہ آپ جلو کیونک ایک لڑی میرے پا کو کال آئی تھی ارن نام کا لڑکا تھا شاید وہ اس میں آتا ہے بھی ایک گروپ میں
ہاں نام لکھے آتے ہیں
ہاں او ٹی ایس کرنے کے لیے
ہوں
س میں نے وہ میرے سے میں نے پوچھا اپنے بھائی جی ل کہاں وہ کہاں سے اس نے بتا دیا رجستھان سے پھر میں نے ضع میں لع میں بتا دوں گا میں تم دھولپور سے ہو مانی بھائی تم کو کیسے بتا ارےی تمہاری لینگویج بتا دیتی ہے کہاں سے ہو کیونک دولور اور بڑ ترے لینگویج اپنے آپ پہچلاتی ہے
ہاں ہو پتا